وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں؟
اللہ خا آپ ٹیک ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شک اللہ
شکر اللہ کا م بھی بالکل ٹھیک جی جی بہت بڑھیا ہے آپ نے چائے پی
چائے چھوڑے میں کھانا کھا رہی ہوں
چاہ چھوڑی میں کھانا کھا رہی ہوں جی اس وقت
کھانا کھا
جی اپنے سر کا کھانا کیوں نہیں کھایا تھا
میں ہم پھر بھی اسی وقت پہ کھوے ہیں میں باہر تھی
باہر تھی نا جی آپ باہر گئے تھے بش
ج
جی آپ کہاں کہاں گئے تھے آپ گھومنے گ ھیک ہی کل تو میں نے آپ کو بولا تھا جی جی آپ نے ہمیں جی جی اب مجھے یاد آیا میں نے تو جی میں تو پوچھنا ہی بول گیا کیسا گیا آپ اور امتحان
جی کیا پھر سے آپ بول سکتے ہیں
کہ بہت اچھا گیا
ا بہت اچھا گیا جی جی تو بہت بڑھیا بات ہے کہ آپ کا امتحان بہت اچھا گیا تو آپ مجھے بتائیے اس آپ یہاں نہیں آ رہی ہے یا پھر اس کے بع آپ کیا اٹ ان کا کیا
نہیں نہیں ابھی ان کا
رائی نہیں آیا ہے ان کا بھی جواب نہیں آیا مجھے ج لیکن کچھ دنوں میں مجھے لگتا آ جائے گا لیکن جیسا مج سمجھ آیا نا وہ لوگ مجھے پوچھ رہے تھ آپ کیسے آؤ گے
اور آپ کو خود آنا پڑے گا ہم گاڑی کی
گاڑی کی جو کیا کہتے ہیں دیکھ سکتےپ جی جی
ہاں بالکل سہولت نہیں دے سکتے تو
کہاں میں دیکھوں گی میں اس چیز میں سچ میں مطلب دلچسپی ہے مجھے جی جی تو آپ کچھ نہ کچھ تو راستہ نکال گ جواب آئے گا فی الحال ابھی لیکن میں یہاں ہی جا رہی ہوں جی جی تو کل سے آ رہی ہیں آپ
یہاں ہی جا رہے ہ
جا رہی ہوں اچھا ٹھیک مجھے بت یہ تو پھر انوں ان کا آپ نے سنا کچھ کہ انہوں نے اپنا جھگڑا سنبھال لیا یا پھر اور جھگڑ رہے تھے
نہیں پتا نہیں میں تو تب سے گئی ہی نہیں
نہیں پ نہیں تو گئے ہی اچھا ٹیک ٹیک اور بتائیے کیا کیا آجنے دن میں آپ نے بت جی ہاں وہ تو تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل مشکل ہوا ہوگا کہ آپ کا جو
جی جی بتائیے بت عجیب سا رہا کیوں کیا ہوا
یہی کہ مجھے گاڑیا نہیں مل رہی تھی جو لال رنگ کی جو بسیں ہیں وہ ہم مل ل اور وہ بہت دور بھی ہے نا یہ بہت دفعہ مجھے گاڑیاں یہ نا بدلنی
یہ یہ نہ بدلنی پڑی ہاں مجھے دوریاں بدلنی پڑی ب سب وہی دیکھنا ہے کہ جانا کیسے ہے جی وہ تو آپ کو آج کے سفر سے پتہ ہی چل گیا ہوا کہ آپ کے باقی کا سفر کیسا
مطلب جانا بہت مشکل ہے میں ایسے بتاؤں کہ میری پوری میرے پورے جسم میں بہت درد ہے
جی تو اسی کی وجہ سے میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ کے پاس جو متعین جو چیز ہے آپ اس کا استعمال کریں اور سفر اسی سے کریں
ٹھیک کہہ رہے لیکن وہاں سے کون وے ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں اور میرے پاس کیا کہتے لائسنس بھی
دیکھ ا جائے گا نا ہاں وہ چیز تھوڑا اس کے لیے مطلب اس پہ دیکھا جائے گ اس پہ اس پہ غور کیا جائےا مطلب جو دوسر متعین رکھنا پڑے گا نا جس وقت پہ آپ نکلیں گے جس وقت آپ آئیں گے تو وہ چیزیں آ کو دیکھ نہیں پڑیں گی
مطلب وقت ہے وہاں مطلب دینا ہے وہاں تو وہ دیکھنا ہے کیسے
کتنا آپ
دیں کے
کیا اتنا دیر ہے جتنا آپ کو مطلب جی کیا آپ اتنا دے دے رہے ہیں کہ مطلب جتنا آپ مطلب سف
جی وہاں سے کوئی کیا کہتے ہے کوئی مجھے وہاں سے فون کال موصول ہوگا تو پھر میں آپ
جی جی انشاء اللہ موصول ہوگا تو آپ وہی دیک دیکھیں گے نا کہ آپ کا سفر اس لائق ہے جتنا آپ کو وہ پیسہ دیں گے یا پھر اس لائق نہیں ہے تو آپ اسی حساب سے اپنا جواب دیں گے لیکن وہ بہت اچھی
بہت اچھی کمپنی ہے
جی جی بہت اچھی تو پھر تو پھر وہ تو آپ دیکھیں گے انیں انہیں چیزوں پر آ کا جواب بھی نربھر کرے گا کہ یہ چیز انہیں چیزوں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز
کوپو لیلا پھر کیسی کامنی
جی جی آپ مجھے بعد میں اس کا بتائیے گا میں ایک سے اس کا اس کے بارے میں بات کروں گا تو ایک میرا جانے والا ہے جو وہاں سے ہی ہوتا دن بھر تو میں اس سے بات کروں گا اس کے معاملے میں ہاں تو ٹھیک ہے تو ہم اس پہ مطلب دیکھیں یں گے پھر وہ اس کے جواب پہ دیکھیں گے کہ کیا اس کا جواب آتا ہے تو اسی حساب سے پھر آگے ہم اس پہ پھر جواب ان کو واپس دیں گے
ہے نہ ورنہ آنا جان
نا آنا جانا آسان ہوتا کیکہ پھر جتنی بھی دیر سے پہنچے لیکن پتا تو ہوتا نا کہ پہنچے وہاں گاڑی نہیں چڑھنا ہے اور یہاں اترنا ہے وہ نہیں کرنا ہوتا نا کہ ایک گاڑی سے اتر دوسری گاڑی جی وہ تو پھر اس لیے مشکلات ہی بڑھ جائیں گی اس چیز سے وہ چیزیں بہت تکلیفیں ہوں گی پھر کیونکہ ایک دن تو دو دن تو نہیں جانا ہے یہ پورے مطلب آپ کو پورے کام کرنے وہی جانا ہے تو اس کی وجہ سے
ہاں ہاں میں کہہ رہی تھی کہ میں اسکوٹی لے کے جاؤں ایک تو
ایک تو جی جی بولیے
زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہاں سے بہت رش ہوتا ہے اور وہ چھوڑے میں چل بھی جاؤں لیکن پھر مجھے کیا
کیا کہتے ہیں اپ کے کاغذات برابر نہیں ہیں نا جی جی ٹھنڈ کے موسم میں تو اپ دیکھیں اس میں تو دیکھا جائے گا پھر وہ تو پھر کر ہی لیں گے ہاں اوپر سے آپ کا جو جسم ہے وہ بھی آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہیں ہوا کا جھوکا زیادہ آگے تو آپ وہیں سے کہیں اٹھ جائے تو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا
اور کوئی چارا نہیں ہے
ہاں یہی چیزیں آپ کے جواب کا کارن بنے گی کہ آپ جواب ہاں میں دیں گے نام میں دیں گے بہت ساری اس میں احتیاط آپ دیکھیں تو کیا ہو ہو سکتا ہے آپ سے تو وہ آپ دیکھ لیں گے نہیں میں تو جواب ہاں میں ہی دوں گی جاب میں ہاں میں ہی دوں گی لیکن دیکھنا ہے کہ جانا کیسا ہاں جی سفر آپ کو دیکھنا ہے کہ سفر آپ کیسے کریں گے سفر پہ ہی آپ کو وہ سب معائن ہوگا تو کرنے کو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں پت کرنا
وہاں دفتر ہو جس
ہو جس کے ساتھ میں چلی گیا جی آپ آپ نے تو پچھلی بار کہا تھا کہ آپ کے سھ ایک لڑکی ہے جو گاڑی بھی چلاتی ہے وہ وہاں سے ہی جاتی ہے شاید کچھ میرے سننے میں آیا تھا
ہاں وہ تو کہا تھاال وہ تو باہر چلے گئے نا وہ تو بنگلور میں رہتے ہیں
جی وہ بات ہے ورنہ تو آپ کے لیے سہولیت ہی سہوولت ہو جاتی مجھے لگتا ہے آپ اپنے لیے ایک گاڑ د ل ہے یہی جو آپ سیدھا وہاں اسی کے لئے استعمال کیے کریں پھر آپ آج ابو سے اپنی بات کر ہی لے پٹرول کا خرچہ مجھے کون دے گا جی کتنے ہی کتنا دور ہے کتنے ہی کلو میٹر ڈرس ہے یا آپ سے دور
کتنا پیٹرول لگتا ہوگا
تنا پٹرول لگتا جی آپ مجھے کلو میٹرس بتائیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ میں کتنا تیل لگے گا
پتا نہیں مجھے نہیں پت کتنا دور ہوگا
اچھا ٹھیک وہ آپ دیکھیں گے تو اسی کے حساب سے سفر آپ کا وہ دیکھا جائے گا کہ کیاے گ جی ہاں یہ بات تو ہم بعد میں کر ہی لیں گے آپ مجھے بتائیے جی ہمارا آج ہمارا آج پرچا تھا تو صبح مجھے لگتا ہے میں ساھے آٹھ بجے اٹھے شام کو تو میں مجھے لگتا ہے میں سڑھے تین بجے سویا ہوں تو پھر صبح تو پھر صبح میں اٹھ گیا مجھے لگتا ہے ساڑھے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ سے پھر ہم س ساڑھے نو تک ہم گھر سے نکل چکے تھے پونے دس تک تو دس سوا دس تک ہم یونیورسٹی بھی اپنے جو ادارہ ہے ہم وہاں پہنچ چکے تھے ہوں میں کہ دوست نے امتحان اور پرچے کی تیاری شروع کر چکی ہے وہ پرانے پرچوں کو نظر دے رہے ہیں اور تھوڑے استاد سے بھی باتیں کر رہے ہیں کہ کہ ہمیں کیا کیا سوالات آئیں گے تو استاد بیچارے نے بھی ایک دو سوالات دے دیے پر ہمیں اس پر تو بھروسہ نہیں تھا کیونکہ استات سے ہمیں بہت وہ تھی ایک ہمیں اس پہ بھروسہ نہیں تھا کہ وہ سوالات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے پھر ہم نے اس پہ کچھ اپ اپنے دل پر پتھر رکھ کے وہ سوال کو تیار کر ہی لیا اور باقی چھوڑ دیا پر شکر اللہ کا استاد نے اپنے اوپر بھروسہ قائم رکھا اور وہ سوال ہمیں پرچے میں آئے اور اس کی وجہ سے ہمیں ہمارا آج پرچا بہت ہی اچھا گیا اور اس استاد نے بھی اپنی عزت ہمارے نظ میں بڑالی
وہ تو ہے وہ تو بات ہے لیکن آپ کو آئندہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خود محنت کریں
جی محنت تو ہم کر ہی لیں گے کو تو کیونکہ کرنے کو تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں پر یہ محنت ایسا سلم جو ہم سے تو نہیں ہو رہا بائی نے
آپ کے بھائی نے وہ محنت کی تھی کہ وہ تندرستی کے پیچھے بھاگے تھے
جی نہیں ہمارا بھائی محنت تو ان کو تو کرنا ہی نہیں ہے ان کو خالی چاہیے تندرستی کیونکہ کل ان سے میں نے پوچھا تھا کہ جب پرچی کی تیاری کرنی ہوگی تو کیسے کرے تو ان کا جواب ملا تو پرچے کی تیاری تو کرنے کو تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں پر آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ تندرستی کریں آپ اپنا دماغ تازہ کریں کہ وہاں آپ تھکاوٹ نہ ہو پھر میں نے سے پوھا کہ ہم پرچے میں لکھیں گے کہ اگر تھکاوٹ نہ ہو تو جی جی جی حالت مجھے صاف نظر آ گئی کہ مجھے کسی حکیم کو ان کو دکھانا پڑے گا جلد از جلد تو اسی کے لیے میں اب تھوڑی سیر فروشت کا رہا ہوں جی جی دیکھ رہا ہوں تو کیا ہو سکتا ہے تو یہی باتیں چل رہی تھی کل تو اب ایک اور بات ہے کہ ہمارا کل بھی ایک پرچا ہے تو اس پرچے کی ابھی تیاری شروع بھی نہیں کی اور اس میں پرچے کی تیاری کرنے کا بھی ہمارے پاس جو موقع ہے یا جو دستاویز یا اس کے بارے میں جو ہے وہ چیزیں بھی فراہم نہیں ہے تو وہ چیزیں بھی اب دیکھی جائیں گی کہ کیا کیا ہے اور کر لیں گے گ اس کی بھی تیاری تو کل جمعہ بھی ہے کل ہمارا گیارہ سے ڈھ بجے تک دیکھیں گے ابھی کسی دوست کو لگائیں گے کال دیکھیں گے اس کو ہم فون کریں گے کہ کیا کیا آپ نے کیا کیا کیا کرنا ہے تو وہی ہمیں وہ اس
اچھا
اس علم سے ہمیں نوازے گا کہ کیا کیا کرنا ہے کیا کیا آ سکتا ہے تو وہی پھر ہم بھی کریں گے تاکہ کل کا پرچہ بھی پاس ہو جائے ان شاء اللہ پچھلے دو تو ہو گئے تو تو ان شاء اللہ یہ بھی ہو جائے گا اشا جی جی اور امین امین اور بتائیے آپ کے ارد گرد والارے سب ٹھیک ہے
ٹھیک میں تو آج کسی سے ملی نہیں میں تو نہ نکھال گئی تھی
جی جی کیا وہاں پر وہ چھوٹی ٹھیک ہے
بالکل بالکل وہ تو اتنی پیاری ہو گئی اتنی پیاری پیاری باتیں کرتی ہیں بالکل
جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالی اس سے صحت اور ایمان دے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ان سے ایک ایکسکرشن کی بات کی
میں نے مجھے موسا صرف ملا تھا میں نے اسی کو بولا تھا اس نے کہا تھا ہاں
کہا تھا ہاں اس نے کہب کہاں میں نے کب مجھے وہنیا بھی پتا جی جی اچھی بات ہے اچھی بات